وعلیکم اسلام کیسی ہو جی الحمد للہ
اور ناشتہ ہوگیا
ہاں ہو گیا آپ کا ہو گیا
جی ہاں ہو گیا اور کیا کھائے آپ ناشتے میں
آ میں نے تو پوہا کھایا آپ نے
اچھا میں نے چنا چھوٹا
اچھا
امم جی ادھر کے موسم کیسے ہے
جی
موسم کیسا ہے ادھر
موسم تو د دھوپ ہے یہاں پر بارش بالکل بھی نہیں ہے
ادھر تو ایک دم ٹھنڈا موسم بنا ہوا ہے بارش کا ایک دم آثار ہونے والا ہے ہاں کل تو ہوی ہی تھی
تو بارش ہی نہیں ہے
اچھا
امم
اور بتائیں
کچھ نہیں آپ ہی بتائیں کیا کچھ نیا ریسیپی لائی ہو کیا آپ ہمارے لیے
آپ کو ہے تو آپ ہی بتا دو میرے پاس تو ابھی نہیں ہے جیسے آپ چناکا مطلب کہ چھولے یہ سب بناتے ہو کیا
ہاں مطلب وہ چھوٹا والا چنا آتا ہے نا اس کے بناتے ہم کابلی چنے کے نںی
اچھا چھولے بناتے ہو کیسے بناتے ہو ریسیپی بتا سکتے ہو
اتنا بتا سکتی ہوں
جیسا ہم لوگ بھی بناتے ہیں تو چنا کا مطلب وہ چنا مسالے والے چنا بنا تو
امم امم
ہاں
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو مطلب آپ کابلی چنا بھی لے سکتے تو یا پھر دوسر والا چنا آتا ہے نا
جی جی
تو ہاں تو تو وہ بھی چنا لے سکتے ہو آپ پھر اس کے لیے دو پیاز باریک کٹی ہوئی دو ٹماٹر پھر تھوڑا ادرک لہسن کا پیسٹ
جی
پھر ہری مرچ اور پھر اور تھوڑا سا تیل لگے گا زیرا مطلب اور بہت مطلب ہم جو ریگولر میں یوز کرتے ہیں نا وہ وہ سب مسالے ہلدی نمک مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ یہ سب لگے گا اس میں اور تھوڑا سا نا مطلب اس میں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے نا ہم چنا مسالہ بھی ڈالیں گے
اچھا امم
کا ٹیسٹ تھوڑا بڑھ جائے گا
اچھا اچھا جی
مطلب دھنیا تو ہم اوبویسلی سب چیزوں میں یوز ہی کرتے ہیں ہاں اور بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آ کڑھائی میں نا تیل گرم کر لینا اچھے سے پھر اس کے اندر تھوڑا س میں جیسے تیل گرم ہو جائے نا زیرا ڈال دینا
جی
پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا زیرہ کو بھون لینا ہے پھر پیاز ڈال دینا ہے پھر آپ پیاز کو پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے بھون لینا ہے
جی جی
پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ
اچھا تو اس میں جیسا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہو تو اس میں اسمیل نہیں آت وہ چھولے ٹائپ کا بناتے ہو آپ
ہاں
اچھا ہاں تو اس میں ڈال سکتا ہاں بولے
ہاں تو پھر مطلب اسمیل تو نہیں آتی کیونکہ ہم بھون لیں گے نا اچھے سے پھرسمیل جائیں گے پھر اس کے بعد مطلب ہم کیا کریں گے ہری مرچ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی
جی جی
اور پھر اس کو اچھے سے مطلب دو دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے پھر ٹماٹر کو ہم پیس پیس کر ٹماٹر دال دیں
جی
پھر جیسے ہی مسالہ اور تیل الگ الگ ہونے لگے نا
ہاں ہاں
کیا کریں گے ہلدی لال مرچ دھنیا پاؤڈر چنا مسالہ اور نمک یہ سب ڈال کر ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور پھر کے اندر ہم لاسٹ میں پانی ڈال دیں گے
جی جی
اور پھر پانی ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک دھیمی آنچ پر اس کو پک کانا ہے مسالے کو تاکہ مطلب چنے اور مسالے اچھے سے مل جائے
ہوں
پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں تھوڑا سا گرم مسالا نیمبو کا رس ڈال کر اوپر سے دھنیا ڈال کر اس
جی جی جی
پھر آپ کھا سکتے ہو
اچھا اس کو کچوڑی کے ساتھ کھاتے ہو یا پھر ایسے ہی
نہیں ہم تو ایسے ہی کھاتے ہیں
اچھا
کچوری کے ساتھ کھاتے ہیں
نہیں نہیں ہم لوگ کچوری کے ساتھ نہیں کھاتے ہم لوگ چڑا جو آتا ہے نا اس کے ساتھ کھاتے زیادہ تر ہاں ہم
دنوں سے سوچ رہے بھی یہ کچوری بناؤ آپ بتا سکتے ہو مجھے کچوری کی ریسیپی
کچوڑی میں مطلب کیا کرنا ہوتا وہی صرف آپ کو میدا اور اگر اس میں آپ مطلب کہ گیہوں کے آٹے ملا دیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے سافٹ سافٹ مطلب کہ ہوتا ہے
اچھا
جی جی ا میدے والا جو ہوتا ہے صرف میدے والا تو اس میں اکثر دیکھو گے کہ وہ ٹائٹ ٹائٹ مطلب کہ ہو جاتا ہے ٹھنڈے ہونے پہ کیسا ٹائٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
جی تو اس میں مطلب کہ تھوڑا ہم ایک کپ مطلب گیہوں کے آٹے لیں گے اور تھوڑا سا مطلب میدے لیں گے ٹھیک ہے ایک کپ کڑی ہاں ایک کپ ہی لینا ہے دونوں کو لے لے گے پھر اس کے بعد مطلب اسے تھوڑا سا ملائیں گے اچھے طریقے سے اگر آپ کو اس میں تھوڑا نمک ڈالنا ہے اور کالی مرچ جو آتی ہے گول والی اس کا پیسا تھوڑا سا آپ ڈال سکتے ہو اس کو ڈال کے اور اگر آپ چاہو تو اس میں دہی ڈال سکتے ہو دہی سے کیا ہوگا اور اچھا مطلب کہ سافٹ رہے گا اور چور چور ٹائپ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس میں دہی ڈال کے اس کو اچھے سے ملا کے تھوڑا سا تیل بھی ڈالنا ہے تیل ڈال کے اور اسے اچھے سے ملا کے ایک گھنٹے کے لیے اسے مطلب کے رکھ دو رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے ایک گھنٹے کے بعد گولی بنا کے پھر اس کو مطلب کہ اچھے سے اس کو پوری کچوری بناؤ اور پھر تیل گرم کر کے اس میں تلو اسے اور پھر اسے مطلب کہ کھاؤ اس میں جیسے یہ چھولے میں نے جو بتائے تو اس اس کے ساتھ بھی آپ مطلب کہ کھا سکتے ہو آرام سے
ہاں تو اندر جو اس کا مطلب ہم بھرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے
کیا
اندر جو مسالا ہم ڈالتے ہیں نا کچوری کے اندر
اچھا وہ کچوری وہ والی اس میں تو مطلب کہ دال یہ سب کی بنتی ہے نا سبھی دال کو تھوڑے تھوڑے دال کو مطلب ابال لیتے ہیں
ہاں مطلب آپ سب ڈال ڈالتے ہو اندر
جب وہ پورا مسالہ ہو جاتا نا اور وہ آٹے جب پورے سافٹ ہو جاتے پھر اس کی گولی بنا کر اس کے اندر مسالہ ڈال کر اس کو یہ کر لو تھوڑا سا ہلکا مطلب کے گول ٹائپ کا بیل لو چھوٹے زیادہ بڑے نہیں کرنے چھوٹے ٹائپ کے رہنے دینا اور اس کے بعد مطلب اس کو تیل میں تل لو
جی
جی آپ کیسے بناتا ہو کچوری
ہمیں تو مطلب صرف مونگ کی دال کی ہی بناتے ہیں کچوری زیادہ تر
اچھا نہیں تو ہم مطلب جیسے کچوری کچوری تو ابھی تک میں نے مطلب یہ دال والی نہیں بنائی بٹ جانتی ہوں لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں ایسی ہی سمپل والی بناتی ہوں اکثر مطلب کہ اگر کبھی ہو کیا تو چھولے بٹورے کے ساتھ وہی چھولے کے ساتھ مطلب کہ کھانے کے لئے بناتی ہوں
ھممم اچھا ہاں ہم تو ب مطلب ویسے کب بھی جب بناتے ہو تو مونگ ڈال کے بناتے ہیں
اچھا مونگ دال مطلب کہ وہ جو اس کو پہلے ابال لیتے ہوں گے نا آپ
نہیں بھیگا کے رکھ جیس کا تھوڑی
اچھا بھیگا کے اور پھر اس کو پیسنا ہوتا ہے
مطلب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ا تھوڑی سی مطلب مونگ دال لینا ہے ہمیں اور پھر اس کو نہ تھوڑا سا مطلب کیا کرنا ہے
ہاں
پانی پانی نکال کر تھوڑا سا پیس لینا ہے پھر مطلب اتنا بھی باریک نہیں کرنا ہے پھر مطلب ٹسٹ نہیں آئے گا اس کو پیسٹ بنائے گے تو اچھا تھوڑا تھوڑا نہ اس کو موٹا موٹا رکھنے
جی
پھر اس کے بعد نہ مطلب تیل ڈال کر کڑھائی میں اس کے اندر ہمیں کم مصالے دال لیں زیرا ہنگ دھنیا یہ سب ڈال کر پانس سے مطلب دس منٹ تک ہمیں بھوننا ہے اس کو پھر کے اندر نمک ڈال کر بھوننا ہے جب تک مطلب وہ ایک دم سوکھا سوکھا مطلب ایسا کھلا کھلا نہیں ہو جاتا نا وہ تب تک ہمیں اس کو بھونتے رہنا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے بتایا تھا آٹے کی چھوٹی چھوٹی لوئی لے م کچوڑی بنا کر اس کو اندر مسالہ ڈال دینا ہے ہمیں ہمارا ہوں مطلب میں نے اور بھی بہت سارے ٹائپس کے سنے تھے کچوڑی پیاز کی پھر اور سارے بہت سارے دالوں کی مٹر کی
اں وہ مٹر کے کیسے بناتے ہو
وہ تو مطلب مجھے بھی نہیں پتا لیکن ہمارے یہاں تو نہیں بن کی وہ لیکن میں نے ایک سیریل میں دیکھا تھا
اچھا اچھا ہاں بناتے بہت سارے طریقے سے مطلب کہ بنتی ہے آپ جیسا چاہو گے طریقے سے چاؤ مطلب سے بنا سکتے ہو چلے اچھی ریسپی آپ نے بتائی ہے ان شاء اللہ ٹرائی کروں گی جیسے ہم لوگ بھی مطلب کہ جیسے بناتے ہیں ہلکے مسالے والے بھی مطلب کہ جو چنا بناتے ہلکے مسالے والا بھی بناتے ہیں جس میں مطلب کہ تھوڑا سا ہلکا پیاز ڈالنی ہوتی سبھی مس الے ڈال کے تھوڑے سے اور سوکھا سوکھا ٹائپ کا رہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں
ہاں
جی وہ بھی مزے آتے آنے میں جیسے مطلب سوکھا رہڑے گا تو اور اچھا لگے گا اور زیادہ تر میرے گھر مطلب کہ گریوی والا ہی پسند کرتے سبھی تو اسی لیے گریوی والا بناتی ہوں
ہاں
جی اور بتائے اور سب ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے آب سب تو
تو ابھی تو کہیں مطلب سفر میں نہیں جی
گھر پہ ہی ہو آپ
ہاں میں گھر ہی پہ رہتی ہوں کہاں جاؤں گی
اچھا
جی جی
تو کہیں جانے کا پلان نہیں ہے کیا آپ کا ابھی
ہاں نہیں کہئی نہیں ابھی بارش بھی ہو رہی ہے نا اسی لیے مطلب کہ کہیں جانے کا کچھ ہو ہی نہیں رہا
ہاں نہیں لیکن بارش میں لوگ گھومتے ہیں نا خاص
جی جی
ہوں
تو اسی لیے مطلب کئی نہیں جا پا رہے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھا لگا آپ سے بات کر